ہاں ہ وال الیک ال سلام کیسے ہو
بس بڑھیا اللہ شکریہ ہے آپ سنائیے آپ کیس
میں بھی بس سب ٹھیک ہے بس یہ دیکھو نا آج کل میری نیند بھی پوری نہیں نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے طبیعت بھی بھاری رہتی ہے
آپ کی طرح ہی میری حالت ہو رہی ہے پتاہ ہے میں نے جب ساف
ہ یہی تو مسئلہ ہے نا ہم گھر کا دیکھے کہ آفس کا دیکھے ان سب چکر میں ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے
ہاں یہ تو اور پھر وہی والی باتیں دیکھو ذمہ دار پڑھتے پھر اسے اٹھانا بھی پڑنا
ہاں صحی کہا آپ نے بالکل صحی کہا آپ نے میں تو رات میں دیر تک موبائل بھی استعمال نہیں کرتی ہوں پھر بھی صبح جلدی نہیں اٹھا جاتا میرے سے تو
سون تو استال میں بھی نہیں کرتی ہوں رات میں بس س میں بھی فون مطلب اپنا ٹائم سے ساڑھے دس بجے تو گارہ بجے تک ن فون اپنا رکھ دیتی ہوں
ہاں ہاں یہ
ہاں کیوں شریر میں نا درد رہتا ہے درد رہتا تو نہیں جی گری نہیں ہوتی
صحیح صحیح بات ہے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے میر میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے دیکھو نیند تو انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اگر نیند پوری نہ ہو تو پورا دن چست سا رہتا صحی ہے نا اس لیے ڈاکٹر بھی تو کہتے ہیں کہ ہونے سے پہلے مطلب ارسٹ کچ کر لو تھوڑا موبائل ووبائل سے دور رہوے تو موبائل لینے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے اس ا سر تھک جاتا ہے ہوں اور میں اور میں نے تو یہ یہاں تک یہ بھی سنا کہ اچھی سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے
وہ تو ہے بے شک اللہ نے بولا تو ہے کہ بھائی دیکھ اپنا جب میے وقت مقرر کر اپنا صبح اٹھو اپنی نماز پڑھو اپنی کلام پت کی بلاوت کرو اپنی روزی برکت لیے اٹھو ٹھیک ہے تم اٹھو کہ نہیں تو تمہارے گھر میں ہ فرشتے کیسے آئیں گے ب فرشتے نہیں آئیں گے تویں رزک نہیں ملے گا نا نا اب تمہیں رزک چاہیے تو تمہیں صبح اٹنا پڑےا لیکن نہیں لوگ پت ہے کیا کرتے ہیں راتوں میں جگتے ہیں دن میں سوتے ہیں اور سے ان کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں پ کہتے پہل پہا مے یاد آ ج لہ میرے وہاں درد ہے میں کیا کہوں
جی جی جی صحیح کہا آپ نے اور ا بار عبادت میں بھی دل دل نہیں لگتی پتا ہے آپ کو نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو ہاں جب نیند پوری ہو تو فرسٹ میں بھی اٹھ اٹھنا بھی آس آسان سا لگتا ہے ت ہمیں
کیونکہ شریر ہلکا ہو جاتا ہے نا
ہاں یہ بات بالکل سچ ہے ہاں اور جب میں پوری ہلو آواز آ رہی ہے نا میری ہاں ہاں جب میں جلدی ہو جاتی ہو نا تو بھی صبح بہت ایک دم تازگی محسوس ہوتی ہے مجھے
ہئیئی تو دیکھو مطلب اپنا صبح جیسے ہوا ہے ہماں سوری رات میں جیسے سو گئے ہم ٹھیک ہے اپنا نو دس بجے تک سو جاتے ہے اور تم کبھی دیکھنا اگر تم چھ بجے اٹھو نا پانچ بجے اور تم پانچ بجے اٹ یکھنا ت توم ایسا تا ہے کہ آدھے کام تو قدرتی تمہارے پورے ہو گئے
ہاں ہاں ہوتا ہے
آدھا کام خود بخود ہو جاتا ہے ٹائم سے ٹائم سے اٹھتے ہیں تو لیکن جب ہم وقت سے نہیں اٹھیں گے ن وک مکر ن کریں گے اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تو پھر پتا دن ایسا لگے گا کتنا چھوٹا دن ہے تب کہ دن چھوٹا نہیں ہوتا ہماری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں
صی صحیح اور مجھے ج کیاا ہے کہ نین سے ف آرام نہیں بلکہ جسم کی ضرورت ہے جیسے س سریر دن بھر تھک تھک جو ت تھک جاتا ہے نا اس کے لیے نیند بہتضرور ضروری ہے
ہاں دیکو نیند کی نیند اس لیے ضروری ہے جسم کے لیے بھی اور سب سے زیادہ دیکھو تم باہر نکلتے ہو اور اچھے برے لوگوں کو دیکھتے ہو سب سے ملتے جلتے ہو تو اس سے دماغ بھی ا ذہن بھی دکھ جاتا ہے ذہن بھی تھک جاتا ہے تو اس کو بھی تو آرام چاہیے نا
صحیح ہے صحیح بات ہے آپ اور پت ہے اور نیند نیند نیند پر پوری ہوتی ہے نا تو اپنا چہرہ بھی اسی چہرے پر بھی اثر پڑتا ہے د
ہاں پڑتا ہے مطلب قدرتی ہی نا چہرے پہ گلو آنے لگتا ہے قدرت
ہاں ہ ن ل آتا ہے اور نین پ ی نہیں ہوتی ہے نا تو اپنا چہرہ اتر سا جاتا ہے آنکھ آکھوں کے نیچے بھی کالے گھڈھے جیسے دکھتے ہیں اور اپنا مزاج بھی ہے نا ایکم چڑچڑا ہو جاتا
ہاں ہاں میرے ساتھ تو سیم یہی ہوتا ہے میرے ساتھ حقیقت میں بتا ہے میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے پت میں بات بات پہ لوگوں سے لڑنے لگتی ہوتا حالانکہ وہ میرا لڑنا نہیں ہوتا میری نید پورری نہیں ب ہوتی نا تو میرے کو مطلب آلس
ہاں صحی صحی کہا آپ نے چوپ بھی ایسے چڑچڑ ہاد سے ہو جاتی نا بچوں پر بھی ایے بنا پالتو مطلب اپن گغصہ آ جاتا ہے
ہاں ہاں پھر بچے بولتے امی تم کیوں ہمیں ڈانٹتی رہتی ہو ا انہیں کیا بتا
نیند پوری نہیں ہوئی ہے صحیح کہا آپ نے ہمارے والد بھی کہتے ہیں کہ کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا صحت کی نشانی ہوتی ہے پر والد کے اس کو کون سمجھا ہے یہاں نیند ہی پوری نہیں ہو رہی ہے ہماری تو
وہ کہ تو یوں میں کہ جب تک ہمارے من میں فون نہیں ا تب تک ہم سوتے نہیں یا نیٹ نہیں ختم ہوتا تب تک ہمیں ندری آتی ہاں
کی نیند لے لیتے ہو
ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ سات سے آٹھ گھنٹے کی مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ میں پانچ سے چھ گھنٹے کی تو اپنی لے ہی لے کیونکہ اگر میں یہ ند نہیں لوں گی نا تو تو میری باڈی بہت پین کرنے لگتی ہے
دیکھو وہ کب پینٹ کرتی ہے ایک دن جانے دو دو دن جانے دو پھر تین چار دن تو لگاتار ایسا ایسا ہوتا رہے گا نا تب ہمارے شریر پہ اثر آتی ہے پہلے شروعات میں تو نہیں لگتا ہ
دھیرے دھیر شریر ڈالنے لگتا نا کمزوریا آنے لگتی ہے تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ
ہاں کس کی وجہ سے ہوا صحیح اسے میں بھی کوشش تو یہی کرتی کہ کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹے تو سو ہی جاؤ تاکہ کیا ہے کہ اس سے ہاں فریش شے ہم ہم صبح اٹھے ایکٹیو رہے
دیکھو ہمارے اندر تازگی رہے گی نا تو ہمارا من تازہ رہےا ہمارا من تازہ رہے گا تمہارے بول اچھے نکلیں گے ہمارے بول اچھے ہوں گے تو ہمارا ار لوگوں سے اچھا ہوگا ہے نا لیکن جب ہم نیندیں پوری نہیں کریں گے ہم چڑ چڑے رہیں گے ہم گھر والوں سے بھی سے بات کریں گے اور خود اپنا بھی فون پھکائیں گے خود کو بھی بیماری لگائیں گے سامنے والے کو بھی جلائیں گے تو یہ
غلط ہے اور پتہ اچھی نیند کے لیے ہے نا روز رات کو سونے سے پہلے نا ہلکا دودھ ہلدی والا دودھ پی پی لینا چاہیے اس سے بھی نیند اچھی آتی ہے ہاں
میں تو ویسے یہی کرتی ہوں رات میں ہلدی والا دھ تو خیر نہیں لیتی ہوں لیکن ایک کہ اپنا دودھ اٹھا کے اچھے سے اس کو ایک گلاس پی کے سوجا د
نہیں نہیں میں نے ابھی عادت شروع کی ہے تھوڑی تھوڑی تو ابھی دیکھتے کتنے دن تک رہتے ہے بائی ابھی سروع کی ہے تھوڑے دن تک کنٹینیو کروں تو سمجھ میں آوئے ہاں وہ ہ اور ایک بات ہے نا رات کو زیادہ اور کافی نہ نہیں پین چاہیے پت ہے آپ کو ہاں نیند مطلب اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ چائے اور وہ زیادہ پینے سے مطلب نیند نہیں آتی پر میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے
جب راتوں کوئی جگرے ہوتے نا کیا ایک کب کپ چائے پلا دے نیند نہیں آ ارے یہ کیا تو توڑے چائے پلا دو نیند آ جائے گی نیند تو تمہارےذہن کے اوپر ہے تو سونا نہیں چاہ رہے نا
ہاں وہائی وائی باقی ایسا کچھ نہیں ہے کہ چائے پی تو نیند
ہاں ہاں یہی تو ہمیں سونا نہیں ہے تو چائے کے اوپر ڈال دو کہ ہم ایک
ہاں میں بی بئی میرا تو کیا کہنا ہے پتا ہے کہ اور سونے سے پہلے تھوڑا قرآن پڑھ لو یا دوا پڑھ لو دل کو سکون ملتا ہے تو اس سے شاید اچ نیند آئے ہمیں
اور دیکھو ہمارے آس پاس میں جو فرہشتے ہوتے ہیں نا وہ سب ہماری میں کیا ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے آوان نکھلے ہوتے ہیں ہم کیا اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں اور دیکھو صبح کا پتا نہیں ہمیں صبح نہ صف ہو یا نہ ہو تو کوشش تو یہی چاہیے کہ ہمیں کللمے کا شریر
جی ہاں صحیح کہاپ نے
کچھ ذہنی سکون واقعے میں ہم نے ہمارے فونوں نے ہماری مطلب یہ سوشل میڈیا وغیرہہ نے نا اتنا ما ذہن خراب کر دیا ہے کہ ہماری نیندیں خراب کر دی ہیں ہمارے دماغ نا راتوں کو یہ گھومتا رہتا ہے اس طرح پہ یہ چل رہا ہوگا اچھا جی یہ وائرل ہو گیا اچھا کل وہ وائرل ہو گیا ہے نا یہ ہوتا ہے اس نے یہ پہنا ہے اس نے وہ پہنا چلو کل میں یہ کر غلط ہے
صحی کا اور جی آپ اور آپ نے بھی دیکھ ہوگا کہ اچھی نیند انسان کی صحت خوبصورتی اور دماغ کو سب سے کے لیے ضروری ہے نا سب سب سے زیادہ ضروری ہے ہاں اور اگر دین پوری نہیں ہو تو پورا دن اچھا گزرتا ہے نا پوری ہوتی ہے تو ہاں کام میں بھی دل لگتا ہے اور انسان بھی خوش رہتا ہے
ہاں اب میں آفس جاتی ہوں بائی چانس کبھی ایسا ہوتا ہے خدا نہ کرے کہ جس میں نیند پوری نہیں ہوئی ہے تبیعت ڈاؤن ہے تھوڑی بہت جو یک ہے تو مطلب پورے دن میں آفس میں ایسے رہتی ہوں لیزی لیزی مطلب کچھ کام کرنے کا دل نکلتا اور کچھ کام کرتی بھی ہو نا تو اس میں کچھ نہچھغلطی ہو جاتی ہے
صحیح کہ ایسا ہوتا ابھی دیکھو میں گئی تھی تھوڑے دن کے لیے باہر تو وہاں کیا ہوا میری نیندی پوری نہیں ہوئی دو تین دن تک اور پھر ب ہاں تو پھر وہ ٹراولنگ میں میں نے پورا سفر نیند ہی لیا سب باتیں کر رہے یہ کر رہے پر مجھے بار بار میں نیند ہی آ رہی ہے سب مجھے بولتے تجھے بڑی نیند آ رہی ہے اتنی ایسے کیس نیند آ رہی ہے میں بولا مجھے گاڑی میں آتی ہے اب ان کو کیسے بتاؤ کہ مجھے
ہاں اور مجھے تو پتا ہے سفر میں نیند نہیں آ میرے کو سفر میں ڈر رہتا ہےگر میں سو گئی تو میرا رستہ نہا ہو جائے
ہاں پر سب ساتھ میں تھے نا میرے تو تو میں تو بے فکر ہو کے ہاں میں بے فکر س ہو گئی سب مجھے بولتے تجھے بہت نیند آ رہی ہے کیا بات میں نے وہ ابھی کو تو نہیں بتایا کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے دو دن سے اس لیے پر میں نے نہیں کہا کہ مجھے تو سفر میں نیند آتی ت
ہاں ہاں اور کیا بس تم بے فکر ہو گی نا تمہارے ارد گرد سب ہیں ہم ہم نہیں ہو پاتا
ہاں تو میں نے وہاں پہ گاڑی میں میں مین پوری لی کوئی اسٹاپ آتا تھا تو نیچے اتر کے تو سب لوگ مجھے یہی نہیں بولتے تو دھولے تو پہلےپ نہ
چلو بڑیا میں بھی کوشش کروں گی ٹائم سے سونے کی ہے نا ات ہر چیز کو عمل کرنے کی باقی کرتے ہیں بات ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ
ہوں